ہیلو
ہاں ٹھیک ہو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں اچھا سے آپ کو آگے ہی بیلنس
ہاں مجھے کتنا ہی تھا
تو نے تو اس سے پہلے بھی کمایا ہے
کتنا
مجھے کیا پتا
اے ستر ہیلو ستر اور دئیے ہیں روبی نے ساڑھے تین سو
ہاں
اور سو
اچھا ٹھیک
کتنا ہوا
پتا نہیں اور روبی بھی بولتی ہیں مجھے صرف او ٹی پی دے دو میں کیسا او ٹی پی اس کو دے دوں گی وہ عمر کے سیلز مین کا او ٹی پی ہے میں نے وہ اس لیے اس پہ چڑھایا کیونکہ میں نے سوچا مجھے مت ریسیوڈ کالس ختم ہو جائیں گی
وہ او ٹی پی اس لیے مانگ رہی میں آپ کو وہی بولنے والی تھی کل صبح کیا نا مجھے روبی نہیں وہ وائس میسج کام پھر سے آ گیا ہے
ہاں پھر وہ میں آ گیا تمھیں آگیا
نہیں نہیں بولا سر نے بولا اب یہ وہ ستم فم بھرتے تھے نا
ہاں
اب وہ والا ستیم فارم نہیں بھرنا ہے کوئی دوسرا بھرنا ہے
اچھا اچھا ٹھیک
پھر بولی میں نے آپ کو اس لیے بولا مجھے پلیز دو چار نمبر دے تو میں نے بولا مجھے خود نہیں ہے مجھے اس میں خالی نو کالس بچی ہے میں نے دیا تھا نا اس کی وہ فادر ان لاء کا نمبر
و
اس پہ بھی میں نے بولا اس کا کیا کر رہا ہے پھر بولا میں سر سے پوچھوں گی بولا وہ ویسے ہی رکھو تو اگر آئے گی تو دیٹ از لک آئے گی تو تو آئے گی نہیں تو پھر نیا نمبر لانا ہے اس میں نیا ستم فارم بھرنا میں آپ کو وہی بولنے والی تھی کھول کے رکھو کسی نمبر
وہ میں نے بلال کے نمبر پہ چھڑ چڑھایا نا ویسے جیسے تھا کہ فادر ان لا کے نمبر پہ اس پہ تو آئے گا ہی نہیں پھر
اس نے بولا وہ لاک ہے تو ریسیو تو کر سکتے ہیں نا ان نمبرس پہ
اس نے مجھے پرسوں بولا کہ
پھر کیا کہاؤ کسی مدر اللہ مدر اللہ کا نمبر بول او ٹی پی لاؤ نا عمر کو بولو
عمر لا سکتا ہے کہیں سارے نمبر جم سے لیکن مجھے پہلے اس کی بھی ختم مجھے اس کی ختم ہونی چاہیے نا
وہ تو ہے مجھے ابھی ٹویلو کالز ہیں لیکن مجھے بہت کالز اس میں ضائع ہو گئی
ففٹین نہیں مجھے سیونٹین ایٹین ہے ایٹین ہے ایٹین تھرٹین کی ہے میں نے
مجھے اس پہ لگ بھگ سات آٹھ کال ضائع ہو گئی
شاعرہ کو بھی ابھی وہاں سے آواز نہیں آ رہی میری آواز آ رہی تھی اس کی نہیں آ رہی تھی پھر مجھے اس کے ساتھ بارہ منٹ بکواس کرنا پڑا
کب آج
ہاں اس کو اس ٹائم ٹیکنیکل ائر تھا کچھ پھر میں نے اس کو بولا اب میں بعد میں کر اس کے میں نے دو لیے اس کا اس نے مجھے کچھ نہیں لے نہیں ابھی نہیں اس نے بولا پھر میں تمہارے بعد میں لوں گی کچھ ٹیکنیکل ایرر تھا اس ٹائم
اچھا ٹھیک آپ دیکھتے آ رہئے ہو میں بول رہی ہوں لے کے رکھو کوئی نمبر پھر بھی ٹاسکس مت آئے
نہیں ہے نمبر لا سکتی ہوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ پہلے ختم ہونی چاہیے نہ پھر انسان دو دو پہوں پہ پیر رکھے گا پہلے ایک کا تو ختم
شیز نے کل بھی کی تھی روبی کو میسج یہ کیوں نہیں اکاؤنٹ میں پیسے ہو رہے ہیں
آج تو پھٹ رہی ہوگی آج تو آئے ہوں گے
پھر میں نے صبح روبی کو بولا ذرا اس کو میسج کرو اس نے بولا ہاں ہاں آئے میں نے اس کو بولا میری کال لو بولی میں واٹر دے رہی ہوں گارڈن کو میں نے بولا میرے پاس فون نہیں ہوتا اس پھر میں نے دیکھا میں نے لکھا نا آپ کتنی مین ہو
پھر کیا لکھا اس میسج کا
نہیں میرے پاس ایکچولی فون نہیں ہوتا میں نے بولا جب آ آپ کی کالس ہم لیتے پھر تب کیسے ہوتا تھا
بہت مین ہے پھینک وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کرتی ہوگی
میں نہیں تھوڑی میں تھوڑی اس
آپ کو میں نے لایا نا آ نمبر اور ایک وہ بلال کا اب ہمیں ہو گئے نا تین آپ کو بھی فادر نے کہا ہمیں کون سی چٹیا اس کے ساتھ بات کرنی
اب آنے چاہیے میرے پتی کو ٹوینٹی نائن ٹاسک جیسے اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے
عمر کو بھی ہے ایسے ہی کرو عمر کے ساتھ اس کو بولو بات کرو اس کو ہے نا میل میل پرابلم اس نے بھی میل رکھا ہے فولو کرو عمر کے ساتھ بات
میں اسکو بولنگی بعد میں
عمر کو ایک ہے نا ایک وہ میرے ساتھ کر سکتا ہے ایک اس کے ساتھ کرے گا ایک میں بلال کے نمبر سے اس سے بات کروں گی اس کو بھی اس کو بھی ہے عمر کو بھی ایسے ہے سارے اس نے پانچ ہی میرے سات کیے ہیں بس
اب روبی پلیز مجھے دو نمبر دے دو مجھے ایک اور شبو کو میں گاؤ مجھے خود میں کہاں سے لاوں
وہ کہ رہا خدا ہمیں کام دے گی سے کریں گے
میں وہ مت سرک وہ مت ہم گروپ میں ایڈ کرتی ہے میں اس کو بولوں گی اب کچھ دن بعد ذرا مجھے گروپ میں ایڈ کروں اس نے وہ کام دیا ہے اپنی کزن کو میں نے بولا مجھے بھی دے دو نہ جس میں وہ خالی پڑھنا تھا اس کو ب رہے ہزار روپے آتا ہے
بولو ہمیں بھی دے دو وہ کیوں نہیں ہمیں گروپ میں ڈالتی ہے تجھے تو ہے
میں نے بولا مجھے ہے بولی میں نے دے دیا اقرا کو کرنے دو پہلے اس کو کام دیکھیں گے
وہ بہت
تو تو تی
پھر بھی پھر پھر بھی باقیوں سے ٹھیک ہے پھر بچاری دلواتی ہے کام وام اپنی کزن
ہاں باقیوں سے پھر ہاں وہ وہ ارتظام مض آاب کو نہیں دے سکتی تھی وہ ورک فرام ہوم
اچھا وہ تھوڑی دیں گے
وہ بہت مین ہے مجھے بول رہی تھی وہ ارتکا ہے نا وہ کنر وہ مجھے بول رہی تھی اندس بینک میں اکاؤنٹ ہی کھولا میں نے اس کو بولا میرا جی جو ایکسس میں میں اس کا نہیں کھولتی تھی ان دس میں کہاں سے کھولوں گی
کون
وہ نا ارتکا وہ کنر ارتزا پتا نہیں وہ میں پرسوں سے بات کر رہی تھی کو انسڈینس میں باہر نکلی کریم کے پاس تھی وہ باہر چل رہی تھی وہ کسی کے ساتھ ہماری پارکنگ کے باہر پھر اس نے مجھے بولا ہم ہم ابھی کر رہے تھے نا بعد میں نے بولا ہاں ہم کیا آپ کیسے مجھے ملی اب بھی تو ہم آن لائن تھے پھر اس نے مجھے بولا ان دس بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولو عمر کو بولو میں نے بولا وہ کہاں کھولے گا
حکومت وہاں کام کرتی ہے
شاید
دیکھا پتا نہیں ہے یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ
ورنہ کیا اس کو اے بھی نہیں آتا تھا
اس کی شادی ہے
اسی سال بول رہی ہے
وہ پیچھے تھی عرفان کہ میں بھی آؤں گی پیر کے ساتھ ہم نے کیا ہم نے ایک دن آٹکی کی اس کے ساتھ میں نے مما کو بولا وہ وہ جی پریت بہت ہو گو گا جس نے اس کو پگڑا میں نے بولا میںب بازار لے لوں گی مجھے ٹی شرٹس لانی تھی میں کہاں سے لاؤ
میں نے کل لائی تھری ہنڈریڈ میں
تو ہاں
نائیٹی نائٹی
فول
نہیں خالی شرٹ
کہاں سے ملی
لال چوک میں پٹری پہ وہ جو راؤنڈ ہوتتے ہے اج کہاں ہوگی ا
راؤڈلی مجھے سیدھے اسٹریٹ چاہیے
وہی نا جیسے مجھے وہ بلو بلو ہے
مجھے لایو گے میں پیسے ڈالوں گی اللہ کی قسم
اگر مجھے ٹائم ایا میں جاؤں گی کل میں مر جاتی میں میں کل نکلی تھی ایسے ہی مجھے لانا تھا دودھ لانا تھا
اج نہیں ہوگی وہ پٹری پھر میں چلی جاتی
اج بھی ہو سکتی ہے پٹری ہو اگر وہ پٹری پہ ہے نا ہاں وہ ہو سکتی ہے پٹری ہوتی ہے
میں پھر ایوا کو ساتھ لوں گی اپنے
اپ کو اکیلے جانا ہے
ہاں
یہ کہاں سے جاؤ گے گھر میں بہت ہے
تو پھر کل اؤ گی تم
ہاں میں اؤں گی پھر گیمنگ سینٹر بھی جائے گی
ٹھیک ہے اپ مجھے لا کے رکھنا میں اؤں گی پھر گیمنگ سینٹر میں وہیں سے لے
پھر میں گئی میرے پہ مت رکھ جانا ہو تو تو میں جب جاؤں گی اگر نہیں گئی تو پھر تو خود انا وہیں سے تو وہیں پہ لانا
مجھے کہاں سے مجھے ہوگی نا کل بیٹی اس لیے بول رہی ہوں
بیٹی کو رکھنا میرے پاس گیمنگ سینٹر میں تو میں کتنا ٹائم ہی لگے گا تب تک میں اس کو نظر رکھوں گی میں نہیں جاتی ہوں زیادہ
اپ مجھے یہاں مت ملے گی کسی سے باہر
میں نے میں دکھاؤں گی پہلے
اللہ تمہاری ہے ٹھیک ہے
ڈھائی سو کی لائی ڈھائی سو کی کہ تین سو کی عمر کو پتہ ہوگی
مجھے میں نے پرسوں لگ جا کی ایک ساڑھے پانچ سو کی جو پرسوں لگی تھی
پھر کیوں لانی ہے اتنی تمھیں مجھے دو ہے ٹوٹل
مجھے کون سی ہے اور اور مجھے تو ایک ہی ہے مجھے اور کوئی نہیں اتی ہے اب یہ کیا تو بھی ہا
یہ ادل کی پیدا ہونے کے ٹائم کی
وہ گھر پہ ہے مجھے
لاو وہی ان کو شلوار بھی ہے پھر کس کو لگے گے ان کو چھید ہوتے ہیں دو تین دھونے کے بعد چھوٹے چھید ہوتے ہیں اور یہ ٹارا جیسی ہوتی ہے پھر
ہاں اسی لیے پرسو میں نے جاکی لائی نا ان میں ٹائم نکلتا ہے
مجھے چھوٹے چھید ہو گئے ہیں
کسکو
بلو کو
اپ نے تو اس کو اچھا خاصا پہنا
ہاں اتنا نہیں پہنا وہ میں نے اسی سال پہنی ہے
وہ کیا ہے
عظیم ایسے بور ہو گیا بچارا وہ نہیں لگاتی ہو جدار گھر کے پاس
پہ اس سے بہت گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ
گرمی ہے اسے
میں مر گئی پرسوں اس سے میں نے وہ ایک دن لگایا ممی کو پوچھو مجھے کیا پھر وہی نا اچانک سے گرمی
ہاں وہ پھر لگے گی سپٹمبر اکتوبر میں
چلو اللہ حافظ